اسسام
یکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں شکر اللہ کا اپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سناؤ گھر پہ سب ٹھیک چ
ہاں سبھی ٹھیک ہے شکر اللہ
اچھا مجھے بولو بات ہے کہ وہ ہماری کزن ہے کہاں ہے
کون سے
وہ تو گم شدائی ہے
کون والی
ا نا جس کی شادی ہونے والی ہے
اچھا اقرا وہی گھر پہ ہے بچاریے کہاں جائے گی وہ تو اسکول یہٹیٹ ہے اس کو کہاں ٹائم ملتا ہے آج تو اور کہاں ہوں یہ گھر پہ ہے کیوں تو مجے کال نہیں کرتی ہو
ہاں کرتی ہوں لیکن آج نہیں کی میں نے دن بھر
ہاں آپ بزی تھی نا اس لیے وہ بھی بچاری اکیلی پس رہی ہے
اور دن مجتھ سے خوود سمجھ میں آ م کیا ہو گیا تو میں کیا کرتی
ہاں
آپ کی تو ناک چڑھ گئی تھی آج دن میں کل آپ نے مجھے غصہ دلایا
کیوں
اس ٹائم جو بولا میں نے
کیا بنا
میں نے بولا نا جب فون کیا میسج کی میں نے
اچھا ہ آپ کا کیا ہو گیا ہے دماغ
پت نہیں تب مجھے برا لگا
اچھا
اور میں نے مجھے نہیں ب بت کتاب کی بات تھی سنو نا ا میں نے سوچ جاگر میں زیادہ دیر رکھوں گی اندر تو اللہ نہ کرے کہیں کوئی وہ مسئلہ نہ بنے اندر سے تو اس لیے بہتر ہے ابھی بلا
اچھا
پھٹ پکار ب اندر کا پھٹ پکار باہر جائے گا
اچھا
تو اس لیے بول دیا کبھی کبار ہوتا ہے انسان کو پیسا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لگ جاتی ہیں
اچھا کیا آپ نے اندر نہیں رکھا بولا ہی
ف ہی تو میں نے کہ نا میں نے جان بوجھ کے بول دیا
اچھا آپ نے ہی کیا
اگرر رکھتی س پھرپاسلی پیدا ہوتے ہیں
ہاں اور کیا
اور اللہانہ کرے ہم ہم بہن میں کوئی مسئلہ کرریٹ
اندر کی بیماریاں اٹھتی ہیں
ہ اور اللہ نہ کرے کہ ہم بہنوں کی کوئی مسئلہ کریئٹ ہو کہ کوئی اندر سے پڑھے ہم پانچ چھ بہنیں ہیں کتنی بہنیں ہیں ہم
ہم ہیں تین چار پانچ چھ لگ بگ توو چھ ہے
ہاں چھ
ہاں
تو ہم چھ بہنے بیٹھے پیار سے ہی رہنے چاہیے میں نے کبھی آپ کو خدا کی قسم میں جیسے بھی بات کرتی ہوں نا مطلب بچپن سے میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کو کزن نہیں مانا ہے ہم کہتے ہیں کیا ہم اکٹ بہن ہیں
ارے نہیں میں آپ کی بیٹی ہوں یہ مت بولو
ہاں وہ تو رشتے میں لگتی ہو نا اور کیا میں ایسے وہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بولتے تھے جب ماموں آتا تھا تو کون ہے ب بچے آ گئے بچے بچوں نے کچھ کھایا بچوں نے وہ کیا وہ تو ہو ہی میں ایسے ہی بول رہی
اچھا مجھے بولو بات ایک وہ آپ کی یہ بہن ٹھیک ہے پھر کی اس کے ساتھ باد میں کچھ
وہ ہاں اس کے ساتھ تو میں نے کی آتی ہے کبھی کبھی جلدی جلدی کرو کرو مجھے فون اس کو بھی کرریز چڑ گیا اس اس کا بیٹا وہ اکلا بیٹا وہ وہی ہوتا ہے کون ہے کون بات کر رہا ہے
اچھا
وہ دن میں مجھ سے ہی بات کر رہی تھی
چلو اچھی بات ہے نا ہاں
وہ بات کر رہی تھی وہ اس کے بییچ بھی بات ہے کہ اب میری بہن نے کیا کام وہ اوپر چڑی وہ نیچے چلا رہا تھا ماما اپ کہاں جاتی ہو بار بار
اچھا
پھر اس نے کہا میں اس کے پیاس ہی بیٹھوں گی واتنہ اگر ڈیری آ گیا تو وہ کہ گا یہ کیوں چلا رہا ہے پھر بول رہا پتا وہ مجھے بولتا ہے پھر آپ ہیوں ماشی آپ ما سے بات کرتی ہو وہ کتنا خطرناک ہے ہاں
اچھا وہ وہ اپنی نند سے بھی بات کرتی ہے
نہ نہ نہ ان کو تو ہنسی آتی ہے وہ دونوں پاگل ہے
اچھا آپس میں نہیں کر پاتے وہ
کو ہنسی آتی ہے
اچھا مب بچاری پھر کس کے ساتھ کرتی ہیں خالی آپ کے ساتھ
ارے میرے پاس ہے نا وہ اور ہاں کرتی ہے ابھی تو دس ہی میں نے دس ہی بات کیا اس کو
نہیں اس نے نا وہاں سے
نہ وہ وہاں سے نہیں کرتی ہے اس نے فارم بھی نہیں بارا ہے بس رسیو کرتی ہے
چلو ٹھیک ہے
س سی کال وہ مسئلہ ہوا ٹھیک اس کا ک
کس کا
جونا ن وارک تھاائی
نہیں مجھے نہیں ہوا ٹھیک آپ کو ہو گیا
نہیں ابھی کہاں پت نہیںکاب ہوگا
پھر بھی آپ نے اتنے سارے کیے ہیں میں نے خالی ابھی تین سو کیے ہے
میں نے کیا میں کیوں جھوٹ بولوں م میں نے پرسوں بولا نا میں اے س کے ساتھ رہتی ہوں ا
چلو اچھی بات نہیں ہمیں تو کام بھی ہوتا ہے دن کا
یہ کباب ٹھیک ہوگا
کیا پتا سر کو بولتے ہیں کن
میں نے اس کو بولا تھا اس نے بولا تھا ویٹ تب سے ویٹ ہی کرتے آئی ہوں
ہاں تو وہ خود کرے گا کوئی بات نہیں
ہاں
اور سناؤ آپ آپ کتنے بجے سےوتی ہو
ارے آج تو میں نے جلدی سونے کا پلان بنایا تھا
اچھا پھر کتنے بجے بستر میں آئے
ساڑھے گیارہ بجے میں آ گئی تو بس پھر فون نہیں چلا ہے میں نے ایسے ہی رکھا تھا الٹا سونے کی تیاری مطلب میں سو گئی تھی پر تم سے کون جیت سکتا ہے ت تو بچپن سے ہی ایسی تھی
ہ
ہاں تم تو مجھے آنکھوں میں انگلیاں ڈالتی تھی پھر کہتی تھی بولو کچھ بولو سونا مت میں نے وہ فیس بھی وہ فیس بھی میں نے پار کر ل
پھر پتا ہے میری بیٹی بھی بولتی ہیں نا ابھی مطلب وہ بھی کرتی ہے نا جب بھی میں سوتی ہوں میرے پاس وہاں سے کرتی ہے یہاں سے کرتی میں سوچتی ہوں میں کیا کروں اس کا
ہ تب بولو نا مجھے میں کیا کرتی تھی آ کیا کرتی تھی چھوٹی آ کو آنکھوں میں مجھے انگلں ڈال تی تھی پھر ایسے رکھتی تھی وہناا وہ زبردست د آئے اس کھول کے پھر بولتی تھی مجھ سے بعات کرو ارے میں کیا بولتی میں تو مار گئی تھی نیند سے تب ہ جی
ا اھا مجھے بولو بات ہی اس انہوں نے بولا ہے نا کہ ایک اس ایک نمبر پہ ہزاریہ آئیں گے پھر کیا ہوگا رہ اس کا اس میں کیوں زیادہ آ رہے ہیں اس چڑ آیں گے
وہی تو میں نے سنا نا اس میں ان لمیٹیڈ آئے گی
ایک ہی میں انلمیٹڈ آئیں گے پھر مطلب کیسے پتا چلے گا کہ سکسٹین ٹینٹی کس کا ہے
وہی تو ہے نہ پاتا نہیں کل آپ آرام سے ان سے پوچھ لینا
ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے نا
ہاں کل آپ اس سے آرام سے پوچھ لینا وہ آپ کو آرام سے سب کچھ بتا دیں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں پوچھتی ہوں کل
ہاں پورا ڈاؤٹ ساریے کلیئر کرنا پھر دیکھتے ہیں
اس کو میں نے آج بھی بولا اس نے کہا لیکن مجھے وہاں سے ایک پہ جو ہزار آئیں گے اس میں سکسٹین ٹینٹی آئے گی آپ
ہ یہ اس میں تو آتے ہیں آتے ہیں
وہی نا پھر اس کا پھر یہ تو مسئلہ ہے نا پھر اس میں گاٹا ہی ہو جائے گا
وہی ہے نا آنکھیں خراب ہوں گی اس کے ساتھ
مجھے جیسے پیٹ میں پھونک چڑھا ہے خالی پیٹ میں نا مطلب لوور والے میں
کیوں
پتا ہی نہیں کیاوں
رہے گی ا کچھ غلط خت کھایا
نہیں
اچھا ٹھیک
مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہ
اور سناؤ
شکر اللہ کا کا اور اب میں بھی کر رہی تھی میں بھی سوچ رہی ت جی سیکنڈ بیبی کا
ہاں
اور میں نے سوچا اب انشاء اللہ ہاں ہاں میں نے سوچا اب ان شور میں شفٹ ہوگا ان کا
ہاں
تو اس کے بعد تو
انشاء اللہ
ہاں انشاء اللہ انشاءلہ کیونکہ اپ پھر اس کے بعد میں چھوڑوں گی اس کو اسکول بھی
ہ
تو تو ٹھیک رہے گا بے بتےے
اچھی بات ہے
ہاں ہو کیا
آپ ہی بول رہی تھی پانچ سال بعد
نہیں چار سال بعد میں نے بولا چار پانچ سال بعد تو میں نے بولا لیکن اب میں سوچ رہی ہوں اس کو اسکول اور اب میں سوچ رہی ہوں اگر یہ بھی جائے گی پھر ننیاال والوں کے ساتھ تو پھر بھی
ہاں لیکن یہ کیا کرے گی وہاں پہ اکیلی بچاری حالات بھی وہ ویسے نہیں ہے وہاں پر
انشاءاللہ ان کے حالات بھی چلو اللہ تعالی ٹھیک کرے
چلو ٹھیک ہے اچھا اللہ حافظ
اللہ حافظ